ہلو ہاں با اللام علیکم
وعلیکم اللام بھائی جان ابھی نہیں پکا کیا آپ کا بھوجن
ہاں
ابھی آپ
اگے روٹی ہو کی لگا
کیا ہوا گھی لگا رہے تھے چپاتاتی ہو پ ک اچ ہاں گی لگاالٹ بن جائے گا آپ کی
ابھی تو گاؤں سے آ گیا آھ بع پ نہیں ک لینا جیسے لوگ آگ جنا پٹ گنا لوگتے ہیں الگ الگ ب
جیسے پن تو کم بناات ا زیادہ رسیٹی میں بنااتے نا گڑی باٹی کوتا ابھی اپنی بووا ہے وہ بو
بت مار
اپپن دو ج جا کہ دال باٹی بنااتتی کلھی باٹی تو بہت کرن گ ہے
ے
ہال چیکتا ہو دال بٹی اٹیک ہے
ہ آ غلط ہے والارے
اچ
کل ت کل ک ت ہاں س نا سب ادھر ہمارے پرانی میں ف کیا
اچھا اچھا تبھی بول رہے تھے وہ بھائی جان کی کیا نام سے ہم اوپر سے دیکھ رہے ہیں نیچے کٹی پالٹی چل رہی ہے مطلب جیسے آپ اوپر والے فلیٹ میں رہتے تھے کیا وہاں پ
پ پور پور ہے گ تھا میں
اچھا تو اس کے نیچے والے فلیٹ میں چل رہی ہو کتنی پارٹی
ارے نہیں وہ ہماری کیسے ہی وہ تھوڑا
کوئی کر د اچھا سب م مطلب مہیلا منڈل
ہاں ان کا تھوڑا گیا ن
ہاں موڈنٹ آت ری نا یار جیسے وہاں پہ بھی آپ کو پت ہے بہت سی گاؤں کی جا کے رہے وہ تو کیا کرے گی جو پروپر وہیں کی وہ تو کرے گی نا تے کر تی لیےیسسپت تو دیک سے بول رہی ڈہ لگ کیا کر رہی تھی
ارے نہیںی ا کٹی پارٹی ہو رہی دم گیا
نہیں نہیں جیسے ہی مانس بھائی چاند بول رہی تو م کیا کر رہی کیونکہ دیکھ دیکھ رہے م کیا ہو رہا ہے کہسیل پہ لے رہی ہے
ہاں ان کی چلتا ہے ان کیی مطلب
ہم مردتیم نو ہ مہربان
آار جناب آ توجناب پڑے ہو منے بڑے بڑےب آتے
اب کے بعد مجھے توک جاتی ہے ناات اور اس کے اگلی بار آپ کر لینا
ارے نہیں آپ ہی کرنا ارے میری بات سن ابھی ابھی تو آپ ہی کر دینا پوری
اھا پوریا ماری کلنے ماں
ہ پھر میں سامبو دیکھ لوں گا ہے نا
اچا ایک سات مھ چاہ گ ایسے بول ہمارے سور کی ہے نا ایک ساتھ کے چکر مت پڑو رؤنڈ فگر چلنے تو جیسے تھری ہماری ہو گئی تو تھری آپ کو لو
آپ ایک لے کے چیں
ہ یہ سب ب یہ یہ پتا نہیں آپ کو پت ہے یہ کر رہ ہو جلدی جلدی ختم کر رہے ہو ارے نہیں ایکچولی کیا ہے ایک تو پ نا وہ اپنے سا نمبر ہے نا پوری کال کے چھ ایک ساتھ
ہاں پھر وہ ایک تو پتا لگ جائے گ بھائی جے یہ یہ
ہاں پھر جسے اپ شکت کریں گے دوسری چیز جیسے کیا ہوتا ہے کرتے ہیں نا تو ادھر سے ب بات ہو ہے تین ب ہو پاتی توسے وال کرتا ہے پھر ج م نہیں ہوگی تو کو بیٹھا رہنا پڑے گا تو ایے ایک دوسرے ایکون کا ہی مطل اسکور لیول چلتا رہے گا نا تو اچھا رہے گا جیسے ا تین امنے کے لیے آپ کر لو پھر نیٹ بھی نکال لیں گے جس ہو جائے گی تو پوری آمی ہاں تو ایسے دونوں کا کیا چلتا رہے گا بیچ میں اپ کسی اور سے کریں گے تو پھر وہ مکس بھی ہو جائے گا نا
کلی
ہاں جیسے میں ابھی آپ سے بع میں دن میں نریندر سے کر لوں گا تو شام کو تک جب دوبار نمبر آئے گا تو بیس بیچ میں کسی اور کے نمبر بھی مکس ہو جائ گے وہ تو پچھلی بار جیسے اپنے ہو نوٹس کیا تھا لووں نے پچھلی بار وہ دقت آئی گی نہیں ہے وہ نہیں رہے گا پھر اس پ یہس رؤنڈ فکر چلنے ل تاکہ دونوں کا اسکور بھی چلتا رہے گا وہ
اوکے اوکے سمجھیے میں
ان دونوں بھائی جانوں کی چل رہی ابھی بھی
ہاں ان کی تو چل رہی ہے ان کی تو
کیا آادر کھانا بن گ گ اا سبز بنی
نہیں ہو گیا صاب کا سارا کمپ
اچھا اچھا پھر تو کانا کھانے بیٹھ ساتھ میں چل لیں اس میں ڈسٹرب ہوگی اس سے ہاں بائی اگر ڈسٹرب ہو تو بیچ میں میں کیا دسندہن گپ د لیں گ اور کیا
نہیں نہیں نہیں وہ تو کر لیں گے ختم کر ل بس ہاں دو چار پانچ منٹ ہم کھا کا لیں گے جب تو
ہاں پھر وہ اس کے بعد ایسا گنا کانا پھر جیسے کھانا کہ گ پھر اننا می سے ڈال دینا پھر تم کر لینا ادھر سے ت ہاں تاکہ ادھر ڈسٹرب بھی نہیں ہو کانا کانے میں کھا س چین اور سکون سے ملے اور کے
سحی بات ہے
کر با سارا جو باغ دورا بارے سب کچھ چل رہا ہے وہ ایک طرح سے مطلب پیٹ پیٹ کے لیے ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے جو یہ وہ ایک سکون سے نہیں ملے ہاں ہوئی سکون سے نہیںیمی لے تو کیا ہوئے
صحی بات بولی ہم نے ایک دم
ابھی کےل مرے ن ال فٹنگ والے بائی جان آئے ہیں تو ان ان سے انوں نے ا کھیچا مرسا آپ سے جس پھر کھا کا گا اتنا جلدی جا ہے گ نہیں نہیں نہیں ہمارا کام کر کے جانو گا بھائی صاحب میں کام ہے نا صرف اس پیٹ کے لیے تو کر رہا ہوں اگر اس میں کھانا نہیں کھاؤںا تو کام کر کے کیا کروں گا گ
صحی بات بولی نا نا
ہاں تو وہ بات ہے تو اب ادھر ملنے جاؤ گ پھر تو آپ
ہاں نہیں ابھی تو نہیں ج تو لاسٹ دن جاں گا جب جیسے کہ پاپا وغیرہ آئیں گے ن اس دن جاؤں گا میں تو
اچھا وہ نہیں آئی ت کچ دن میں سے بول رہے کہ میں کل جا سکتا ہوں گ
ہاں نہیں نہیں موسم اس دن سامنے منگلوار ن پھر پواغیرہ
ہاں نہیں تو اب تو نا سات تاریخ مو سے میسج د رکھا اس کے بع کھلے گا تو اس کے بعد ہے ن چیب کیا کی آات پانچ ہوئے گی اب آات تو بارش چلی بھیئی مارنگ میں جیسے صبح چٹے آئے تھے نا
ہاں سی بات ہے سی بات
وہاں کیا چل رہا ہے گاؤں میں پھر
گاؤں میں سب بڑا چل رہا ہے بھی تو ہو گیا کمپلیٹ اپنا وہ بھیز وغیرہ کمپلیٹ ہو گیا اب اس کے بعد میں لائٹ سے کام دے وہ بھی کل آیا تھا جو سمان ومان دیکھے گئے اب آج کاج یا کل میں آئے گا وہ بھی
اچھا شروع کر دے گا پھر تو کیا دو دن کا کام اس کا
ہاں لائٹ والیے دو ت کا ف کے بلا شرو دیکھنے ماربل وغیرہ بھائی کیا لگا
اس میں تو ٹائم لگے گا نا آپ بت میں اور اس میں لائٹ فٹنگ میں ٹائم نہیں لگے گا
ہاں اچو تو لگی بھی نہیں س لگ پھر بھی اپن سستی پرشستی کیا اپنی تواں د ٹکاؤ چاہیے میں وہی تو بول رہ میں آ
ا تو اندر کون سی ماؤ تم ب بیٹا لوڈی کوئی وجن نہیں چیزا رہے جس س گی وہ ایک ایکچولی کیا ب جان مارول میں کی سی چی ہے کوٹا اسٹینڈ میں بھی کسا ہی جیے ٹائل میں کچھ بھی نہیں ہے ان کے وہ چوک اور وہ پٹی وہ آتے ہیں ان کے چوک اور ان کو پٹوں کو ان کو جوڑ دو ہے نا اور کیا بات نہیں سر اس کے بد کچھ بھی نہیں ہے اس سیمنٹ کی ہے یا دو بار چھینٹے دینے رہتے ہیں مطلب دو دن دن دے اس کے بد وہ بھی نہیں ہے کچھ بھی اس میں
ہاں
اور اس میں تو بھی غسا ہی مانگے گی وہ
ہاں سج
کیونکہ وہ کیا ہے پھر وہ پرماننٹ کام ہوتا ہے ٹائلس کا کیا ہے کوئی پرماننٹ ٹائم ہے جیسے اب کیا اپ نے کرا لی یہ ڈیزائن ہے دو پانچ سال بعد وہ ٹوٹ گیا خراب ہو گیا تو پھر اپن چینج کرا سکتے ہیں ٹائلس میں تو
ہاں
ا وہ پرماننٹ کام ہوتا ہے
ہاں صحیح ہے صحی ہے آپ دیکھ ل تے بگ
کیونکہ وہ ٹائل جو کیا آپ کے آس پاس بھی مل جائے گی ماربل میں ملے گا بھی نہیں
ہاں مارول تو کبھی تو نہیں بولے گاھی مانگرول بھی تو مل جائے گا مانگروم وغیرہ
تھا
ہاں نہیں تو ہوئی ج پ چاس کے ب
ہاں یا تو مانگرول یا پہ اٹاوا وہ ن بیچ میں جٹلس وغیرہ ہ نہیں ٹلس تو ٹس و ن بھی مل جائے گی بس وہ تھوڑا ڈیزائن ویجائن کا وہپر آ سکتا ہے
ہم تو جو کہ بائی جلدی سے جلدی فری ہو جائے تو اچھے جائے
تو اس کے لیے تو پھر ٹیلسی ہے
ٹائلس ہی لگا لیں گی وہ بس وہ تو جسےچن کا کامچن کا کام ہے وہ جو وہتلے گا پھر
پیرا
کچن کے ٹائم کتنا کتنا لگتا ہے اس میں ہاں کچن میں تو نارمل ایک وہ گریائٹ چاہیے گریائٹ وغیرہ لگا کے
ہاں گ پٹی بچے گی سنگ لگے گا نل فٹنگ ہوئےگی اور ٹائلس وغیرہ ہوئے گی اس میں بھی
ہاں اس میں بھی ٹ دیوار بھی بھی صحی دیوار تک ہولی پوری
خراب ہو جا ہے نا پھر وہ کاللی پڑ جاتی ہے تو اس میں گیا کچن میں پھر ٹائم لگے گا باقی ادھر باہار اتنا نہیں لگے گا کیکہ ایک کمرے کو آرام سے ایک دن میں نکال سکتا ہے وہ ٹائم
ہاں یہ تو پھر کرا د رہیں گ ہیں ابھی تو میں نے میں نے بھی بولا تھا میں نے ایسا کر لوں سارے پہلے سےر ا اس کام کراؤ کچن کا کچن کا کرا لو گے نھر اس بعد میں موٹا کام نہیں لےا کیہ پھر اپنے دیکھ ابھی برسات بھی آنے والی ہے برسات کے موسم میں پ
تو اس لیے کچن کو سب سے اچھا ہے پھلے کمرہ کا باہر کا کام کروا لیتے ہیں لوگ اس سے کیا جیسے بارش بھی آ جائے گی نا کچن میں ٹائم لگے گا ادھر کمرے میں ٹائلس میں ان میں ٹائم نہیں لگے گا
ہاں یہ بھی صحیح صحیح بات ہے اھی ہاں یہی بولیں گے بولوں گھر میں بھی بو تھا میں جلدی جلدی کرا لوں کیونکہ اگر یہ اب برسات کی پہلی جگہ توپ
ہاں نہیں نیو ہے کہ جیسے کمرے کمرہ ان کے کام ہونے کے بعد ہے نا کچن کا جلد جلدی چلنے ہیں تو پھر بھی اگر بارش آ جاتی ہے تو پھر آدا کی کچن ہو کے رکے گا تبھی کوئی دقت نہیں ہے کہ کدھر تو پھر مطلب رہنا شروع کر ہی سکتے ہیں بارر سے پہلے
صحی بات صحیح بات
اب اپنے راست ان میں بائیس تاریخ کا مان دےکھا ہے تو اپنے کوٹ کیرف پچیس تاریخ کے آنے کے پور چانسز نر
پورے چاند صحی بات ہے ابھی پچیس تاریخ تک آ جائے گا پر
بیس ایک دن بچے اب کیا ہے
ہوں
تو وہ یہ پلر ہے اس یہ ادھر کا ہو جائے گا نا تو بائی س بائی ج مک مل ہوگیپ کا ن نہ کا لو اس
اوکے اوکے اوکے اوکے خد حافظ جنا